ہیلو
جی السلام علیکم آواز ارہی ہیں
وعلیکم السلام جی بے شک آرہی ہے ارہی ہے تو دیکھیے محترم آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے تکبر دیکھیے میرے نزدیک انسانی تاریخ میں بہت سی سلطنتیں تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے جب انسان اپنی دولت علم حسن یا قوت یا مقام کو اپنی ذاتی فضیلت سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر تکبر جنم لیتا ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی بصیرت کو متاثر کرتی ہے وہ اپنی کمزوریاں دیکھیں دیکھنا بند کر دیتے ہیں اور دوسروں کی خامیاں اسے نمایاں نظر آنے لگتی ہے اسی لے تکبر صرف اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ فکری اندھا پن بھی ہے اور دیکھیے میرے نزدیک تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو سیکھنے سے روک دیتی ہے جو شخص یہ سمجھنے لگے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے اس کی تعلیم اسے لمحے اسی لمحے رک جاتی ہے جو اپنے آپ کو ہر شخص سے بہتر تصور کرے وہ کبھی کسی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا اسی لے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی کی بنیاد انکصاری پر ہے جبکہ تنزل کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے تمہارے نزدیک تکبر کی اصلی بنیاد کیا ہے کیا یہ دولت سے پیدا ہوتی ہے یا قوت سے اور انسان کو اور کیا یہ انسان کے اندر موجود نفس سے پیدا ہوتی ہے اس میں تمہارے کیا خیالات ہیں اور کیا رائی ہے
جی جی تم نے نہایت گہرا معجزہ اختیار کیا ہے میرے نزدیک تکبر کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں دولت شہرت اور ابتدار صرف اس کا ذریعہ بن سکتا ہے اصل سبب انسان کا نفس ہے اگر نفس متوظن ہو تو فرد دولت مند ہو کر بھی متوازہ رہتا ہے لیکن اگر نفس گرور سے لبریز ہو تو معمولی کامیابی اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد غریبی میں بھی متقبر ہوتے ہیں اور بعض دولت مند افراد نہایت انکسار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں میرے نزدیک تکبر کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان تنقیت سننا پسند نہیں کرتا وہ ہر مخلف رائے کو اپنی توہین سمجھتا ہے جب کوئی اس کی غلطی کی نشان داہی کرے تو وہ اسصرا کے بجائے دیوا کرنا شروع کر دیتا ہے اسی رویے کی وجہ سے اس کی شک کی نشو و نما رک جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بےشک آپ کی بات میں کافی زیادہ وزن ہے اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں اور تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے میرے نزدیک تکبر کا تعلق صرف دوسروں کو حقیق سمجھنے سے نہیں بلکہ اپنی حقیقت اپنی حقیقت کو فراموش کر دینے سے بھی ہے انسان جب یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی کمزور ہو سکتا ہے اور اس کی ہر نعمت فانی ہے تب اس کا زمین دھیرے دھیرے سخت ہونے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دولت حسن صحت اور اقتدار سب عرضی ہے جو چیز آج موجود ہے شاید کل نہ ہو پھر بھی انسان انہیں عرضی چیزوں پر فخر کرتا ہے میرے نزدیک یہی تکبر کا سب سے بڑا دھوکا ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اپنی ابتدا یاد ہو اور اپنا انجام یاد ہو اس کے لئے تکبر کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا خیالات ہیں
جی بے شک میں تمہاری بات سے متفق ہوں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اپنی صلاحیت پر اعتماد رکھنا بھی تکبر ہے میرے نز چ نہیں اعتماد اور تکبر کے درمیان بہت باریک فرق ہے اعتماد انسان کو محنت اور ہمت دیتا ہے جبک تکبر اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے اعتماد کے ساتھ انسان سیکھتا رہتا ہے جبک تکبل کے ساتھ وہ سیکھ چھوڑ دیتا ہے اسی لیے ہر بلند حوصلہ رکھنے والا شخص متقب بھی نہیں ہوتا اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کو بھی پہچاننے اور دوسروں کی قیمت کو بھی تسلیم کرے جہاں یہ توجہ ٹوٹ جائے وہیں تکبر جنم لیتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تک تبر کے تکبر کا سب سے پہلا شکار متکبر شخص خود ہوتا ہے وہ لوگ وہ لوگوں سے تعلقات کھو دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ حقیق کیونکہ کہ کوئی بھی ہمیشہ حقیق سمجھا جانا پسند نہیں کرتا دھیرے دھیرے اس کے گرد صرف وہ افراد رہ جاتے ہیں جو اس کی ہر بات پر صرف ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نتیجہ تن وہ اپنی غلطیوں سے کبھی واقف ہی نہیں ہو پاتا اسی لے تکبر انسان کو تنہا بھی کر دیتا ہے اور اس کی فکر کو بھی محدود کر دیتا ہے اور دیکھیے میرے نزدیک تاریخ میں جتنے بھی بزرگ رہنما گزرے ہیں ان کی عظمت کا اسباب صرف ان کا علم نہیں تھا بلکہ ان کی انکصاری بھی تھی وہ جتنے اپنا بلند مقام حاصل کرتے گئے اتنا ہی اپنی ذات کو محاکمے میں رکھتے گئے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور کیا رائے ہے
جی بے شک تمہاری گفتگو نے مجھے بہت سے پہلے وضعح کر دیا ہے تاہم میرا استفصار یہ ہے کہ اگر تکبر انسانی تباہی کا سبب ہے تو پھر آج کے دور میں جب کامیابی کی نمائش شہرت اور اور مدیدی ترقی کو ہی قیمت کا معیار بنا دیا گیا ہے انسان اپنے اندر ان کی ساری کو کس طرح زندہ رکھ سکتا ہے اور تمہارے نزدیک کیا ہر متکب شخص کو اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے یہ وہ اپنی ساری زندگی اس کی گرور کو حق سمجھ کر گزار دیتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
دیکھیے آپ کے بات درست ہے اور دیکھیے تمہارا استصفار نہایت قابل غور ہے میرے نزدیک تکبر کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ متقبل شخص کو اکثر اپنے تکبر کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ اپنے رویے کو اعتماد اپنی سختی کو اصول اور اپنی برتاری کو حق سمجھنے لگتا ہے اسی لیے تکبر صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ انسان کی خود کی اپنی بصیرت کو بھی متاثر کر دیتا ہے جب زمین پر رور کا پردہ پڑ جائے تو انسان اپنی غلطی کو بھی درست سمجھنے لگتا ہے اور ہر تنقید اسے دشمن محسوس ہوتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اصلاح کہ تمام دروازے خود بند ہو جاتے ہیں میرے نزدیک انک ساری کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر کامیابی کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کریں اگر مجھے یہ موقع نہ ملا ہوتا اور اگر حالات میرے ساتھ نہ دیتے اگر دوسرے کی مدد مجھے نہ حاصل ہوئی ہوتی تو کیا میں آج بھی اس مقام پر ہوتا یہ سوال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں بلکہ بے شمار اسباب اور لوگوں کی کوشش کے کا بھی کوشش کا بھی وسیلہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اور آپ کے کیا خیالات ہیں
جی بلا صبح تم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس پہلو کو واضح کیا ہے میں نزدیک تکبر کا تعلق صرف فرد تک موجود نہیں رہتا بلکہ یہ معاشرے میں بھی صلاحیت کر جاتا ہے ج کوئی قوم اپنی ترقی پر اتنا ور کرنے لگے کہ وہ دوسرے عوام کو فقیر سمجھنے لگے جب کوئی ادارہ اپنی قوت کی نشے میں انصاف کو فراموش کر دے جب کوئی علم حاصل کر کے جاہلوں کی تحقیر کرناع کر دے تو تکبر فرضی کمزوری سے نکل کر اجتماعی مرض بن جاتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ایسی قومیں اور ایسے ادارے زیادہ دیر تک اپنی بلندی برقرار نہیں رکھ سکتی میں نزدیک ہر بلندی کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے جتنا بلند مقام ہو اتنی ہی زیادہ انقسائی درکار ہوتی ہے اگر بلندی کے ساتھ توجہ نہ ہ تو وہ بلندی زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تکبر اور توہین کا تعلق بھی نہایت گہرا ہے متقبل شخص اکثر دوسروں کی عزت کو اہمیت نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات ہی آخری بات ہے اور اس کا فیصلہ ہی ہر صورت درست ہے ایسے افراد درست گفتگو نہیں کرتے بلکہ حکم دیتے ہیں وہ سنتے کم اور سناتے زیادہ ہیں اسی سبب ان کے گرد موجود لوگ رفتہ رفتہ اپنی ہی رائے دینا چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ ت نہیں متقبر شخص کو صرف وہی الفاظ سنائی دیتے ہیں جو اسے پسند ہو اسی طرح وہ حقیقت سے دور اور اپنے راہن کی قریب ہوتا چلا جاتا ہے میرے نزدیک انسانی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر فرد کو عزت دیں چاہے وہ ہم سے کم علم رکھتا ہو یا دولت مند ہو یا کم ترجبات رکھتا ہو کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی انسان وہ بات سکھا دیتا ہے جو بہت بڑا عالم نہیں سکھا پاتا آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہیں اور کیا آپ کی رائے ہے
جی میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے ابتدا میں لوگ اس کی دولت مقام یا قوت کی وجہ سے اس کے گرد جمع رہتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں ان کی قدر نہیں صرف استعمال ہے پھر راستہ راستہ وہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آخر کار متقبر شخص کے پاس لوگ تو بہت نظر آتے ہیں مگر مخلص بہت کم ہوتے ہیں میرے نزدیک انسان کی اصل دولت اس کے مخلص تعلقات ہوتے ہیں اگر تکبر کی وجہ سے وہ انہیں کھو دے تو چاہے کے پاس کتنی ہی دولت اور شہرت کیوں نہ ہو وہ اندر سے مفلس ہی رہتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
بے شک آپ کی رائے بالکل درست ہے میرے نزدیک تکبر کا علاج صرف نصیحت سے نہیں ہوتا بلکہ محاکہ مائع نف سے ہوتا ہے ہر انسان کے کو وقت ب وقت اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے کیا میں لوگوں کو کی بات مکمل توجہ سے سنتا ہوں کیا میں اپنی غلطی تس تسلیم کر لیتا ہوں کیا مجھے کسی کا کسی کم علم یا کم حیثیت والے شخص سے سیکھنے میں ہر ہار محسوس ہوتی ہے اگر ان سوالات کے جواب ی معافی ہے یا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں تکبر جد پکڑ رہا ہے میرے نزدیک ان کے ساریی کا مطلب اپنی قیمت کم کرنا نہیں بلکہ دوسروں کی قیمت کو بھی تسلیم کرنا ہے جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے اسے سب سے پہلے دوسروں کی عزت کرنا سیکھنا ہوگا